او
جی فیضان صاحب ہماری بات دراصل ادور رہ گئی تھی جہاں تک میرا خیال ہے
ہوں
تو میرا آپ سے پھر سے انورودھ ہے سوال ہے جوابات آپ دیں گے ضرور کیا آپ مجھے بتائیے آپ فرض کیجے
عرض کیجیے فرض کیجیے بولیے
پہلے زندگی کے چلے گئے واپس سے آپ کو پانچ سال واپس لایا گیا دو ہزار بیس میں ابھی آپ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں
ہوں دو ہزار بیس میں جب ہم ٹینتھ میں تھے
بالکل بالکل آپ دو ہزار بیس میں ہیں اور آپ کو جتنی بھی ابھی تک کا یہ گیان ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ ساری یوں میں کہوں یادیں ہیں یہ سب آپ کے پاس ہیں صرف آپ مطلب آپ کے پاس ہے باقی کسی کے پاس نہیں ہے باقی سب وہیں ہیں آف عمر میں تو وہی ہیں وقت میں بھی وہی آپ کے گھر کے حالات وہی لیکن آپ کو اندر سے ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر آتمت وہ آواز اندر سے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک لائف چی ہے
تو ہم پھر سے بوولے سنا ہی نہیں دیا تھا
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو دو ہزار بیس میں واپس لایا جائے جتنی باتیں جتنی یادیں اس وقت آپ کے پاس ان پانچ سال ہووں گی ہیں یہ ڈیلیٹ بالکل نہیں ہو جائیں گی یہ وہی رہیں گے لیکن باقی دنیا کے لیے یہ پانچ سال جیسے ڈیلیٹ ہو جائیں گے آپ واپس آئیں گے پانچ سال پہلے اورگر آپ پہلا اسٹیپ کیا اٹھائیں گے
میرا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ جو میں اسکول لائف کو مس کر رہا ہوں مطلب مستی وہاں پہ جو ہم کرتے تھے ٹائم جو ہے میرا فری تھا مطلب کرئر کی اتنی ٹینشن نہیں تھی میرے کو مستقبل کی اتنی ٹینشن نہیں تھی تو ٹائم میں جینا چاہتا ہوں
اچھا تو مجھے جہاں
اور خاص میرے پاس کچھ مطلب کچھ ایسا ہے نہیں کہ جو میں کرنا چاہوں گ آپ میں
مطلب آپ کے پاس اتنی سارا گیان ہے ان پانچ سال کاپ اس کا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے
ہاں ایسا کیسے کمانے کے لیے تو کریں گے وہ تو ہے
کمانے کے لیے آپ جیسے کیا کر سکتے ہیں کمانے کے لیے
جیسے میرے کو
ابھی پتا ہوگا کہ کون سی کمپنی دو ہزار بیس سے دو ہزار پچیس تک اچھا خاصا میرے کو پرافٹ پھر دے دے گی
جی
وہ میں کر سکتا ہوں
بالکل
یا پھر یا پھر میرے کو کچھ ایسا پروڈکشن میرے کو پتاہ ہی ہوگا کہ اس اگر میں یہ بزنس یہاں پہ سیٹ کروں گا تو اس بزنس میں یہاں پہ بوم ہوگا یہاں پہ اچھا خاصا میں پیسہ ہوگا میرے کو
جی بات تو آپ کی صحیح ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ پیسوں کے زیادہ شوقین کن ہ شاید آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس گھر میں کتنی زمین ہے
پت نہیں نہیں ہے
کتنی ہے
ہوں سات آٹھ تک ہوں گے سات آٹھ کنال بس
مطلب ایک ایکڑ کہہ سکتے ہیں
ہاں ایک ایکڑ ساتھ ایک کنال ایکڑ ہوتا ہے ہاں
آٹھ ہوتے ہیں دراصل
آپھ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے سیون پوائنٹ فائیو کچھ سات پوائنٹ پانچ کچھ
باہر تو آٹھ ہوتے ہیں خیر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس آتی ہے لیکن میں نے جہاں تک سنا تھا آپ سے پچھلی وباگ میں
ہوں
باغ میں معاف کیجے میں نے سنا تھا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کم از کم ڈیڑھ سو سے دو سو کنال کی زمین تھی
ہے یہ کب ہوا
آخ چ اس سے بیچ جات تھوڑی یہ
میرے پاس ہوتا تو میں پڑھنے اتنی دور تھوڑی ہی جاتا ہے یہاں پہ گھر پہ رہتا ہے اچھا خاصا اسی میں کچھ کماتا وہی پہ اچھا پیسہ مل جا میں اتنی دور کیوں جاتا گھر سے
تو وہ زمین جو ہے کس نے بیجی ہے پھر
او ہمارے شری دادا جی پرم پوجیہ دادا جی
انہیں کس بات کا شوق تھا
بئی شوقین بادشاہ والے شوق
کہیں ان کے ایسے شوق تو نہیں تھے جیسے کہ آپ کے فادر صاحب کے باغ میں تھے
میرے فادر صاحب کے گیا تھے
ایسے باغ میں انہیں کسی نے بلایا جو کہ ہم اس پر بات تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ الفاظ یہ کیچ کر کر سکتے ہیں اور ہمیں اچھی چیزیں سکھانے کا موقع ملنا چاہیے لیکن ہم تو یہ صرف کم الفاظ میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے انہیں بلایا اور انہوں انہیں بہت خوش کیا تھا
کس نے بلائی آپ وستار سے بولیں گے
اب ان کا نام تو ہمارے ہمیں یاد ہے نہیں کوئی تھی کوئی ہماری یہ ایک مر ہے میں کہوں دوست ہیں کلاس میٹ ہیں ان کی ماتا جی نے آپ کے فادر صحب بلایا تھا اور انہ نے بہت خوش خوشی محسوس ہوئی تھی ان سے بات کر کے مل کے تو کہیں آپ کے دادا جی بھی خوشی تو نہیں بانھ رہے
نہ نہ نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا ہی کر سکتے
آپ کو مطلب گاؤں میں تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو داداجی ہیں وہ رنگین مزاج کے رہے ہیں اپنے زمانے میں گاڑی بنگلہ ایش آرام کھانا پینا
ہاں گاڑی بنگلہ تھا یہ تو ہے یہ اتنا میرے کو پتہ ہے گاڑی بنگلہ تھا
ظاہر سی بات ہے اگر آپ آپپ سمجھدار ہوں گے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جن لوگ ان کی گاڑی بنلے یہ سب چیزوں کے شوق ہوتے ہیں اڑھے کے ان کے پاس ایک ایسا کیس ہوتا ہی ہے جہاں پر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں لیکن ظر سی ب آ کے گھر والے آپ کو یہ باتیں تھوڑی بتا سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا
تو دنیا تو بولے گی محلے والے بول دیں گے گاؤں والے بول دیں گے
بے والے نہیں بولتے آپ کو
نہ نہیں بولتے میں نے کبھی سنا ہی نہیں کسی سے
کیا بتا وہ آپ سے ڈرتے ہو باقی لوگوں کو بتاتے ہو
ڈر اچھا لگا مجھے
کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا ہو آپ کی شادی ہونے والی ہے
میرے کو ڈر کیوںگے اور پھر شادی کام ہونے والی ہے
وہی دو تین سال میں تو ہوگی
ہاں انشاء اللہ ہوگی
آپنی دادا جی نے ان کو لپیٹ لیا تو آپ کیا کریںیے
مطلب
اب ان سے دوستی ووستی ہو جائے گی
کن سے
آپ کی بیوی سی
کس کیو
اور دادا جی کی
دوستی مطلب
دوستی مطلب وہ کیا نام ہے وہ کیا نام تھا اس کا
کس کا
وہ دادا جی کا وہ جو مرزا پور میں دادا جی ہیں
نہ نہ نہ ویسا کچھ نہیں ہوگا وہ میرے کو پتا ہے
اور ڈر تو نہیں لگ رہا آپ کو کوئی چھوٹی سی آشنکا بھی نہیں آپ کو
کچھ بھی نہیں چھوٹی سی بھی نہیں
کیا آپ اپنی بیو کو آ کے گھر پہ چوڑ دیں گے اور خود باہر چے جائیں گے
نہ سات لے جاؤں گا گھر پھر کیوں چھوڑو
آب کو ڈر لگ رہا ہے سب کا سھ
ڈر نہیں لگ رہا میرے کو چاہیے نا بھائی میرے کو چاہیے یہاں پہ کیوں چھوڑوں گا میں نے شادی کی میں یہاں پہ کیوں چھوڑوں
آپ کے ماں بپ کی خدمت کرنے کے لئے
ان کو بھی لے جائیں گے ماں باپ کو بھی لے جائیں گے ساتھ میں
دادا جی کوو
دادا جی کو بھی سب کو لے جاؤ
خود ڈیوٹی جائیں گے کو گھر میں چھوڑیں گے
ہاں
ادر جی س ڈر نہیں لگے گا
نہ ذرا بھی نہیں
آپ کے اندر یہ بھروسا ہے یا آپ ایسے ہی چ جنے تو جو س کیا اچھا تو آپ برو سیو والے انسان ہیں تو آپ مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ آپ اپنے چاچا کے گھر کیوں نہیں جاتے ہیں
ابھی میں گیا نہیں ہوں ابھی جانا ہے مطلب یہ منتھ میں تھوڑا سا اگر میں بتانا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں تھوڑا س پڑھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں کچھ
جی جی آیں آپ اس بات کا انتظار تو نہیں کریں آپ خود دعوت کریے کیا آپ کو شرم نہیں آپ کی چاچی نے آپ سے دو بار کہا دعوت کے لیئے کسی الگ دن آنا پہلے ہمارے گھر آؤ چائے پیو نارملی ہم سے بات
نہیں نہیں میں جاؤں میرے کو جانا ہے وہ میرے کو پتا ہے میرے کو وہاں جانا ہے بٹ وہی ہے کہ میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں یہ مہینہ ختم ہونے کا جولائی مہینہ ختم ہونے کا جس سے میرے کو میرا ٹائم میرے پاس پورا ایسا فری رہے گا فری پڑا رہےا تو میں جو چاہوں وہ کرکتا
ترقی جانے کی اب بات کریں وہ مجھے بھی پتہ ہے آپ ایک دن کے لیے جائیں گے وہاں رات کو رہیں گے وہاں کھانا کھائیں گے وہ آپ سے باتیں کریں گے صبح شاید آپ شام تک دوسرے دن وہاں رہیں گے جی جی جی شام سے واپس آئیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے جیسے یہ اس وقت جیسے ہم روز گھومنے چلتے تھے آپ کے آاف اور آپ کے دوست اور پھر وہاں چلے گئے دوست کے بغیر ہی مطلب کسی دن ایسے ہی چلے گئے وہاں بیٹھے چائے پی پھر واپس آئی پھر کہا کہ تھی نے رات کو آ جاںا پانچ دن چھ دن بد
میرے کو پتا ہے وہ میرے کو واپس بنا مطلب رات رکے نہیں چھوڑیں گے وہاں پہ ہاں بائے م
شاید آپ کی مانجی تھی
ہوں پپا
آپ کے فادر صاحب ہیں
ہوں
آپ کو فالر صاحب چائے بلانے کے لیے آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہاپ سے بہت پیار کرتے ہیں
ہاں
آپ کی بہن آ سے پیار کرتی ہے
کیا پتا اس کا پتاہ نہیں میرے کو
آپر نے بہت مارا ہے ان کے اندر ضد ہونا چاہیے آپ کے خلاف
زد نہیں ہوتا ہے وہ بس بچپن میں بھائی بہن کے بیچ میں ہو جاتا ہے
مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ اندر سے ان کو چاہنا چاہیے کہ آپ کو پیٹ دے کوٹ دن میں دو تین بار
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
آپ تو آپ کو مار بھی نہیں پائیںے تو ایک بڑی لڑکی ہے
ابھی میں مار دوں گا میرے لیے تو ابھی بھی چھوٹی ہے
آپ کو نہیں لگتا آپ اتنے ٹھے قسم کے بھائی ہیں آپ بالکل اچھے بھائی نہیں ہیں
نہیں نہیں بہت اچھا بھائی اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں اپنی باؤنڈری سمجھتا ہوں
آپ ڈیوٹی سمجھ د آپ نے آج تک ک بھیھی کوئی ڈیوٹی نہیں بھائیپ آج تک آپ نے اب اس بہن کے لیے کچھان کے لیے لایا ہے
کھانے کے لیے ہاں لایا ہے بہت بار لایا ہے
نہیں وہ تو اپپنے دادا جی کے پیسے لیا ہے باپ کے پیسے ل خود کے پیسے سے کبھی کچھ کانے کے لیے لایا ہے
خود کمائے تب نے ابھی کمانا شروع ہی کہاں کیا ہے
اپنے اپنے دوستوں کے لیے پانچ ساڑھے پانچ سوپئے رکھے ہیں جو کہ آپ کو پارٹی میں استعمال کرنے ہے
وہ بھی میں نے خود کے نہیں ہے وہ بھی پاپس سے لینے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاپا کے پیسوں پہ بہت دار مدار رکھنے والے ہیں اور آپ اپنے پیسے ہمیشہ بچانے والے انسان لگ رہے ہیں مجھے
ہاں صی پکے
کئی آپ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے پیسے وہاں باہر وہ جھیل والی آنکھوں پر اڑانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں
ہاں بالکل صحیح اسی پہ اائیں پورے پیسے اسی پہ اڑان دیں
لیکن جو چیزیں آپ لینا چاہتے ہیں وہ تو دس روپئے میں مل جاتی ہیں تو آپ کو اتنا پیسہ سیو کرنے کی کیا ضرورت ہے
اتنا پیسہ سیو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے کو کھانا ہے میرے کو انرجی چاہیے میرے کو بہت اچھا کھانا ہے
آپ کو تو فری میں پروٹین شیک بھی مل جائے گا
وہ ابھی نہیں مل سکتا
اچھا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کم از کم شادی کے ایک سال بعد اگر ہماری ان کالوں میں سے کوئی بھی ایک آوجیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ کس بات پر یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے
ہاں میرے کو پتاہ ہے کیوں ریجیکٹ ہوگی اور کس کو پکڑنا ہے یہ میرے کو پتا ہے کس کو کو پکڑنا اور کیسے پکڑنا
اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہے آپ کو پیسے کی کوئی چنتا ہی نہیں ہے
نہیں ہے کیوں نہیں ہے
میری تو یہی آپ سے ونتی ہے کیا آپ کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ آپ رکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے
جا ربھی جا جا جا جا جا چائے پ جا نک نکل چائے پ جا لکھل لکھل